اب
وعلیکم السلام کیسے ہوں
جی جی سب خیریت سب آپ سنی جی جی سب سب خیریت ہے آپ سنائیں
ہاں یہاں پہ بھی سب کھی رہتے انلہا کی
اچھا اچھا کھا پینا ہو گیا آپ کا
یہ ابھی بھی ہوا ہے آپ کا ہو گی
ہاں
اچھا اور سنائیے اور سنائیے اچھا یہاں پہ بھی شوق ہے بت
جی موسم کیسا ہو رہا ہے ادھر
موسم تو اب تو صحیح ہے دھوپ نکل رہی ہے ورنہ دو تین دن پہلے تو چار پانچ دن لگاتار بارش ہوئی تھی اب تو دھوپ سی نکل رہی ہے دو تین دن سے
جی جی محترمہ
ہوں
تو مدرمہ یہی ہے کہ ا آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ا موسم ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے کیونکہ گرمیوں میں بارش ہو رہی ہیں بارشوں میں گرمیاں ہوی تو اس کے پیچھے مطلب کیا کارن ہو سکتا ہے اور یہ کیسے مطلب دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں
یہ سب موسم نا پیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم زیادہ پ پیڑ کاٹتے ہیں تو دھوپ وغیرہ ہوتی ہے پڑتی ہیں جتنے پیڑ لگاتے ہیں اتنا ہی ٹھنڈا بات موسم ہوتا ہے بارش ہوتی ہیں اور اچھا واتورن ہو جاتا ہے
بالکل آپ نے درست فرمایا یعنی کہ ا جو موسم ہے وہ ہمارے ا مطلب مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور وہ ہمارا جو آگے کے لیے مقبول ہونا چاہیے کیکہ اگر موسم بات صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا جو ہے سب کچھ جیسے کہ فصلات ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی جو ساری وو وستو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی اور جو ساری کی ساری و جی جی محترما تو ساری کی ساری ویوستھائیں خراب ہو جائیں گی
ہاں وہ تو ہی جاتی ہیں زیادہ دھپ پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بارش ہو جائے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ تھوڑی دھوپ نکل آئے
بالکل بالکل محترما آپ صحی فرما رہے ہو
ہوں
جی تو اور سنیں محترمہ کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں
زندگی میں تو کچھ نہیں چل رہا ہے بس بہتےے ہیں بڑھیا ہے اچھے ہیں اللہ کی کرپا ہے
جی جی بالکل بالکل اللہ کی رحم صحیح فرما رہے ہیں جناب تو بس یہی ہے کہ جی تو اور مطلب ا جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ پیڑ ہیں ان کو کاٹتے جا رہے ہیں اور زمین ہے وہ بنجر پڑتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ا کیا ہے کہ پیڑ انہیں نہیں کاٹنے چاہیے تو کیا سوچ رہے ہیں آپ محترما اس کے بارے میں
صحیح مطلب کہ پیڑ کاٹنے نہیں چاہیے پیڑ کاٹنا اور کاٹنے سے ایک تو واتورن کھلا کھلا ہو جاتا ہے اور جو ہمیں آکسیجن نہیں مل پاتی ہے نیچرل پھل فول فروٹ وغیرہ کچھ نہیں مل پاتا ہے اور نہ چھائے نہ دودھ وغیرہ کچھ بھی پیڑوں کو کاٹنے سے بہت نقصان ہوتا ہے جو لوگ پیڑ کاٹتے ہیں ان کو پیڑ لگانے بھی چاہیے
بالکل بالکل صحی فرم آ رہی بترم آپ ا جو آپ نے کہا بالکل وجہ بات ہے تو کیونکہ ہاں پیڑ جو ہے بہت ہمارے لیے ضروری ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر پیڑ نہیں ہوں گے تو پھل فروٹ جی بالکل بالکل بیا فرمائی آپ نے آپ ایک دم درست فرما رہے ہیں محرماں تو اور آپ مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو دن چریا ہے اس اس میں اگر جو پیڑ ہے بالکل بالکل بالکل محترمہا تو اور کیا بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا فرما سکتے ہیں
نہیں ہمیں تو سب سے زیادہ پیڑ لگانے ہی چاہیے کاٹنے تو بالکل بھی نہیں چاہیے لگانا ہی چاہیے جس سے ہمارے لیے شھ پھل فروٹ آئے تازہ ہوا چائے ملے ہمیں آکسیجن ملے
بالکل
وہ نہیں پھر وہ کاٹ دیتے ہیں تو ان سے بیماری بھی تو بڑتی ہے بہت زیادہ
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا محترمہ تو یہی ہے کہ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ ہیں وہ پیڑوں کو کاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو انہیں بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ
ہاں انہیں سمجھانا چاہیے کہ پیڑ نہیں کاٹ چاہیے پیڑ کاٹنے سے ہمارے جیون کو خطرہ ہے جب پیڑھی کٹ جائیں گے تو آکسیجن وغیرہ کہاں سے ملے گی
جی جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں تو اور آپ مطلب کیا بتانا چاہتی ہیں واتورن پیڑ کے بارے میں اور یہ سب کچھ اس کے بارے میں کیا کرائے آپ کی
جتنی ہم پیڑ کاٹتے ہیں اتنی یا دھوپ وغیرہ پڑتی ہے تو گلورنگ بارگ پہ بھی بہت سارا اثر پڑتا ہے پگل کے آ جات
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور سنائیے آپ
بس بس بالکل درست ہیں اللہ کی رحم ہے آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے
اللہ کی پ اللہ کی تو سب پھر رحمیت ہو اس کے بنا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کی مرضی کے بنا ایک تا بھی ہ سکتا جو بھی ہے اللہ کی ہی ہے دن ہے
بالکل بالکل بالکل
ھمم
سب سب صحیح ہے اور پھر آپ سے بات ہو گئی تو اور سب صحیح ہو رہا ہے
اچھا
جی جی بالکل کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو باتیں ہیں وہ اگر اس سے
ایک دوسرے سے ڈسکرس ہو جاتی ہیں تو ایک اگلی فیلنگ س ہی ہوتی ہے نا اچھا لگتا ہے مے ایک دن ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے
بالکل بالکل بالکل پھر آپ آپ سے بات کر کے تو بہت اچھا ہی لگ رہا ہے
ھمم
جی
اور سنائیے آپ کے بھائی جان ممی ابو سب ٹھیک ہے ارییاپ
جی جی جی سب خیریت ہے
اچھا
جی اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
ابھی ہوا نہیں ہے تو جسٹ ایک کال کرٹ جائے گی اس کے بعد کھانا ہی پینا کھانا ہے
جی جی بالکل تو محترما آپ مطلب آپ کی زندگی میں مطلب کو کیا چل رہا ہے کوئی ہے کہ نہیں ہے کیا ہے مطلب آج کل
میری زندگی میں تو کوئی نہیں ہے کچھ نہیں چل رہا ہے بس اپنا ٹائم پاس ہو رہا ہے بت نہیں لیک نہیں سے تھوڑا بہت فون چلانے پ روز کا روٹین ہی ہے یہ تو
جی جی تو مترمہ یہی ہے کہ اگر کوئی مطلب آنا چاہے تو اسے کیا مطلب کیا کیا کرنا ہوگا آپ کے انوسار مطلب
آنا چاہیے مطلب
ارے جیسے کہ ایسی زندگی ہوتی ہے تو مطلب زندگی میں کوئی آنا چاہے یا حصہ بننا چاہتا ہے تو مطلب اسے کیا کرنا ہوتا ہے مطلب اس کے انسار
اب یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے وہ تو صی پتا ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہ
اچھا اچھا بالکل صحیح فرما رہے ہیں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مطلب ہ الگ الگ سبھی کے وہ ہوتے ہیں پسندات اور تو اس کے انوسار تو ہوتا ہے نا محترما جی جی محترم جی محترمہ صح سے فرماے ہیں آپ
ہوں
ہ اور
وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں تو آپ کو بات کر کے کیسا لگ رہا ہے ویسے
مجھے باپ سے بات کرتے بہت اچھا لگا
جی جی محترواں اور بتائیں کہ آپ کی ادھر فصل وغیرہ سب کیسی ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے مطلب
فصل وغیرہ تھوڑی مطلب کہ ابھی تو فی الحال میں ٹھیک ہے کچھ کھیتوں میں نہیں ہوئی ہے کچھ میںں تو ہو گئی ہیں کیونکہ پہری الوھی سال تو بو کل بھی باجرا نہیں ہوا تھا اب کی سام تو کچھ کھیتوں میں ہو گیا ہے ا تھنک بہت سارے میں ہو گیا ہے تھوڑے بہت ہی رہ گئے ہیں دو تین ف بس اور گاؤں میں بھی سب کے ہو گیا ہے پچھ کھیتی ہے گ ہب بھی ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑی ایک دو دن بعد پھر بارش ہوئی تو کوئی بوائی کر لے گا تو ہو جائیں گے کسی کے گم کی کھا بھی نہیں رہ رہے سب میں ببائی ہو جائے گی اب کہ پانی صحیح لمٹ سے پڑ رہا ہے نا کیونکہ پٹ جاتا ہے پھر ج نکل آتی ہے پھر پٹ جاتا ہے پھر نکل آ اور کچھ دن اور پہلے تو لگاتار دس پندرہ دن پانی پانی جو بالٹی وہئے تھے وہ بھی کر گئے سب کا نقصان ہو گیا تھا اب ایسا کچھ نہیں ہے اب تو جتنا پانی پڑ رہا ہے ان سے باجرا بڑا ہی ہو رہا ہے
جی جی ہاں صحیح ہی بات ہے یہ تو آپ کی کہ مطلب جو ہے مطلب اللہ بھی رحم کر رہا ہے کہ مطلب صحیح سمے پر مطلب بارشیں ہو رہی ہیں جی جی ہاں جیسے
اس بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے
بالکل بالکل اگر جیسے کہ اللہ ہماری ساری باتیں مان رہا ہے ویسے ہی جو مطلب سامنے والا بات ہے ماننے تو اچھا رہتا ہے نا
اللہ ہماری باتیں نہیں مانتا ہے اللہ بس ہماری سنتا ہے وہ ہماری باتیںان منتا ہے م ہم سے بولنے تھوڑی آتا ہے
نہیں مانتا ہے جیسے کہ امن سے
تو پھر ہم پریئر وغیرہ کرتے ہیں ہاتھ جو اڑ کے تمہاری سن ہیں وہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری باتیں مانتے ہیں ج کمپیئر کرتے ہیں اس ہماری شردھا ہوتی ہے تو اسے مانتے ہیں اسے سنتے ہیں اسے پورا بھیل اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جب یہ فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بالکل نہیں مانتے ہیں کچھ نہیں کرتے ایسا وہ
جی جی بالکل بالکل جی تو آپ سے میں بات کر کے اچھا اچھا لگا خدافظ
مجھے یہ بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ
جی جی خدا حاظ خدا حافظ